اسلام علیکم وعلیکم اسلام
اپ ٹھیک ہے
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہے
بس شکر اللہ کا گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی الحمد اللہ
آج بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہوئی
آپ سناؤ اپ کہی گئی ہو
ہاں میں باہر گئی ہوں اپنی بہن کے گھر
چلیے ٹھیک ہے الحمد اللہ آپ سب ٹھیک ہو
بس شکر آپ کو پاتا پتا ہے آج میں صبح جلدی اٹھی تو مجھے احساس ہوا کہ اگر انسان اپنی روزمرہ زندگی کو اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ گزارے تو نہ صرف اس کا ہر کم آسانی سے مو کمل ہو جاتا ہے اسے ذہنی سکون بھی حاصل ہوتا ہے کیونکہ بے ترطیبی اور سستی اکثر ہمیں پریشانی اور وقت کی کمی کا شکار بنا دیتی ہے
آپ نے بالکل درست بات کہی کیونکہ روزمرہ زندگی صرف کھانے پینے یا کام کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ اچھی عادتوں وقت کی پابندی صفائی عبادت دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق اور اپنی فرائض کو دیانداری سے ادا کرنے کا مجمعہ ہے اور یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ایک کامیاب شخصیت کی بنیاد ہے
بالکل میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ صبح دیر سے اٹھتے ہیں جلدی جلدی اپنا کام کرتے ہیں ناشتہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر پورا دن بے چینی تھکن اور پریشانی میں گزارتے ہیں جبکہ کچھ لوگ صبح سویرے اٹھ کر نماز ادا کر کرتے ہیں ورزش کرتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں اور پورا دن خوش دلی سے اپنا تمام کام انجام دیتے ہیں
بالکل صحیح انسان کا دن جیسا شروع ہوتا ہے ویسا ہی اکثر گزرا آ اکثر گزرتا ہے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ دن کا آغاز اللہ تعالی کی ذکر نماز دعا اور مثبت سوچ سے کرے کیونکہ اچھی شروعات انسان کی دل میں امید پیدا کرتی ہیں اور اسے ہر مشکل کا سامنا کرنے کا حوصلہ دتی ہے
کبھی کبھی میں اپنے کاموں کو بیید کے لیے چھوڑ دیتی ہوں اور پھر شام تک اتنے سارے کام جمع ہو جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا پہلے کون سا کام کروں جس کی وجہ سے نہ صرف میں پریشان ہو جاتی ہوں بلکہ کئی اہم کام بھی رہ جاتے ہیں
یہی وجہ ہے کہ وقت کی قدر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ کہ جو انسان ہر کام خود کے مقررہ وقت پر انجام دیتا ہے وہ نہ صرف کامیاب ہوتا ہے بلکہ دوسروں کا اعتماد بھی حاصل کرتا ہے جب کے کاموں کو ٹالتا تے رہنے کی عادت آہستہ آہستہ انسان کو کو سست اور غیر ذمہ دار بنا دیتی ہے
میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ اگر ہم اپنے گھر کو صاف سترا رکھے اپنی چیزیں اپنی جگہ پر رکھیں اور ہر کام ترتیب سے کرے تو نہ صرف گھر خوبصورت لگتا ہے بلکہ دل بھی خوش رہتا ہے اور کسی چیز کو تلاش کرنے میں وقت ضائع نہیں ہوتا
بالکل صحیح صفائی انسان کی شخصیت کی پہچان ہوتی ہے اور جب گھر لباس کتابیں اور ارد گرد کا ماحول صاف ستھرا ہوتا ہے توہ انسان کے خیالات بھی منظم رہتے ہیں اس اسلیے اسلام نے بھی صفائی کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے
روزمرہ زندگی میں لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ کبھی کبھی صرف نرم لہجہ اور مسکراتا ہوا چہرہ کسی غمگین انسان کے دل کو خوشک کر دیتا ہے جبکہ سخت الفاظ برسوں تک کسی کے دل میں تکلیف پیدا کر سکتے ہیں
آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کیونکہ اچھی گفتگو انسان کی سب سے بڑی خوبصورتی ہوتی ہے اور جو شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے نرمی سے بات کرتا ہے اور دوسروں کی عزت کرتا ہے لوگوں لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں
آج کل موبائل فون ہماری زندگی کا اہم حصہ بن گیا ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ اتنا زیادہ وقت موبائل پر گزار دیتے ہیں کہ نہ پڑھائی پر توجہ رہتی ہے نہ گھر والوں سے بات چیت ہوتی ہے اور نہ ہی اپنی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے
یہی وجہ ہے کہ ہر چیز کا ایک مناسب وقت ہونا چاہیے کیونکہ اگر ہم موبائل کو صرف ضروریت کے مطابق استعمال کرے اور باقی وقت علم حاصل کرنے کتابیں پڑھنے گھر والوں کے ساتھ گزارنے اور اپنی صلاحیت تو کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ وقت گزارنے اور اپنا بہتر بنانے میں لگے تو ہماری روزمرہ زندگی زیادہ موفی اور خوشحال بن سکتی ہیں
میں چاہتی ہوں کہ میری ہر صبح امید محنت اور اچھی نیت کے ساتھ شروع ہو اور ہر رات مجھے یہ احساس ہو کہ آج میں نے کوئی نہ کوئی اچھا کام ضرور کیا ہے چاہے وہ کسی کی مدد کرنا ہو کسی کو خوش کرنا ہو یا اپنی فرائض کو اچھی طرح ادا کرنا ہو
یہی سوچ ایک بہترین انسان کی پہچان ہے کیونکہ کامیاب ان کامیاب زندگی صرف بڑی کامیاب کامیاب اس سے نہیں بنتی بنتی بلکہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں سجائی سجائی ا سچائی محنت صبر شکر عبادت وقت کی پابندی اور دوسروں کے لیے آ ثانیہ پیدا کرنے کی کوشش ہی انسان کی زندگی کو خوبصورت اور بابرکت بنا دیتی ہیں
آج کی گفتگو سے مجھے یے سبق ملا کی اگر ہم اپنی روز مرہ زندگی کو نظم منظم باقاعدہ اور اچھی عادتوں کے مطابق گزارے تو نہ صرف ہماری اپنی زندگی آسان ہو جاتی ہے بلکہ ہم اپنے خاندان دوستوں اور معاشرے کے لیے بھی ایک اچھی مثال بن سکتے ہیں
بالکل ہمیں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک کامیاب اور خوشحال زندگی ایک آ آ خوشحال زندگی اچانک نہیں بنتی بلکی یے ہر دن کے جانے والے اچھے فیصلوں آ نیک کام محنت علم حاصل کرنے کی کوشش اور اللہ تعالی پر بھروسہ ا رکھنے سے آہستہ آہستہ تعمیر ہوتی ہے اس لیے ہمیں ہر نئے دن کو اپنے لیے بہتری کا ایک نیا موقع سمجھ کر گزار نا چاہیے
کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کی روزمرہ زندگی میں سب سے بڑی کامیابی یے نہیں کی انسان بہت زیادہ دولت یا شہرت حاصل کر لے بلکی اصل کامیابی یے ہے کی وہ ہر دن اپنے والدین کی خدمت کرے اپنے اساتذہ کا احترام کرے اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرے اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے اور ہر شخص کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے کیونکی یہی وہ خوبیاں ہیں جو انسان کو اللہ تعالی اور لوگوں دونوں کی نظر میں عزت عزت ادا کرتی ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے کیونکہ ایک اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو صرف اپنی خوشیوں کا نہیں بلکی دوسروں کی خوشیوں کا بھی خیال رکھ تا ہے اور اگر ہم روزانہ یے کوششیں کریں کی کسی ایک انسان کی مدد کرے کسی کی پریشانی آ کسی پریشان شخص کو تسلی دے کسی ضرورت مند کی مدد کرے یا کام آس ہم کسی کو اپنی زبان یا زبان سے تکلیف نہ پہنچائے تو ہماری روز مراہ زندگی نہایت بابرکت اور فائدے مند بن سکتی ہے
میں نے محسوس کیا ہے کی جب انسان اپنے دن کا منصوبہ پہلے سے بنا لیتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کی کس وقت پڑھائی کرنی ہے کس وقت گھر کے کام کرنے ہیں کس وقت آرام کرنا ہے اور کس وقت عبادت کرنی ہے اس طرح نہ تو وقت ضائع ہوتا ہے اور نہ ہی انسان کو جلد بازی میں غلطیاں کرنے کا موقع ملتا ہے
یہی وجہ ہے کہ کامیاب لوگ اپنے ہر دن کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کیونکی وہ چاہتے ہیں کہ گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا اس لیے وہ ہر لمحے کو کسی نہ کسی یے بھی ہوتا کسی نہ کسی مفید کام میں صرف کر صراف کرتے تے ہے خواہ و علم حاصل کرنا ہو کسی نئی مہارت کو سیکھنا ہو یا اپنے اخلاق کو اور کردار کو بہتر بنانا ہو
کبھی کبھی انسان کو روزمرہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جیسے کسی کام میں ناکامی کسی کی ناراضی یا کسی منصوبے کا پورا نہ ہونا لیکن اگر انسان ان باتوں پر صبر کرے اور ہمت نہ ہارے تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط بن سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے
آپ کی بات بالکل درست ہے کیونکہ زندگی میں مشکلات آنا ایک فطری بات ہے لیکن عقل مند وہی ہوتا ہے جو ہر مشکل کو ایک سبق سمجھ کر اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ لے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے اور آئندہ بہتر انداز میں کام کرنے کی کوشش کرے کیونکہ یہی رویہ انسان کو ترقی کی طرف لے جاتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم روزانہ کچھ وقت اچھی کتابیں پڑھنے کے لیے نکالیں تو ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا ہماری سوچ وسیع ہوگی اور ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت بھی بہ تر انداز میں حاصل ہوگی
بے شک کتابیں انسان کی بہترین دوست ہوتی ہیں کیونکہ وہ ہمیں ان لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کا موقع دی تی ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں علم محنت اور خدمت میں گزاری ہے اس لیے روزانہ تھوڑا سا مطالعہ بھی انسان کی شخصیت میں ب بہت بڑا مثبت فرق ا پیدا کر سکتا ہے
میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ ہر وقت دوسروں سے اپنی زندگی کا موازنہ کرتے رہتے ہیں وہ اکثر پریشان رہتے ہیں جبکہ جو لوگ اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں وہ اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ زیادہ مطمین اور خوش رہتے ہیں
بالکل شکر گزاری انسان کے دل کو سکون عطا کر دیتی ہے کیونکہ جب انسان اللہ تعالی کو کی عطا کردہ نمتی نعمتوں کو پہچانتا ہے تو اس کے دل میں سے حسد نہ شکری اور بےصبری کم ہونے لگتی ہے اور وہ اپنی زندگی کو زیادہ مثبت انداز میں دیکھنے لگتا ہے
آج کی گفتگو سے مجھے یہ احساس ہوا کہ روزمرہ زندگی کی خوبصورتی بڑی بڑی کامیابیوں میں نہیں بلکہ ان چھوٹے چھوٹے اچھے کاموں میں پوشیدہ ہے جو ہم ہر دن مسلسل کرتے ہیں جیسے وقت کی پابندی صفائی عبادت محنت حسن اخلاق والدین کی خدمت سچائی اور دوسروں کی مدد
بالکل اگر ہم ہر دن آئیں یہ عہد کریں کہ کل سے آج بہتر انسان بنیں گے ا اپنی غلطیوں کو پہچانیں گے پہ چان کر انہیں درست کریں گے اپنے وقت کی حفاظت کریں گے اپنی فرائض ایمانداری سے ادا کریں گے اور اللہ تعالی سے اللہ تعالی کی رضا کو اپنی اور زندگی کا مقصد بنائیں گے تو یقینا ہماری روزمرہ زندگی نہ صرف کامیاب ہوگی بلکہ ہماریے کےلیے دنیا اور آخرہ دونوں میں کامیابی اور خوشی کا ذریعہ بن جائے گی
چلے آج کی گفتگو نے مجھے یہ سمجھا دیا کہ ایک خوبصورت زندگی کسی ایک بڑے کام سے نہیں بنتی بلکہ روزانہ کیے جانے والے بے شمار اچھے اعمال اچھے اخلاق وقت کی قدر سچائی دیانت داری عبادت خدمتی خلق اور مسس سل محنت سے آہستہ آہستہ تعمیر ہوتی ہے اور یہی عادتیں انسان کو دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی کامیابی کی امید دلاتی ہے
بالکل اپنے اعمال کا مج محاجسہ کرنا ایک بہت اچھی عادت ہے کیونکہ جو شخص روزانہ اپنی کردار اپنی گفتگو اپنے رویے اور اپنے کاموں پر غور کرتا ہے وہ دوسروں پر تنقید کرنے کے بجائے پہلے اپنی اصلاح کرتا ہے اور پ اور یہی انسان ترقی اور کامیابی کے حساب سے مجھے مضبوط بنیاد ہے
چلیے میں اب آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں
اللہ حافظ